ہیلو
ہیلو
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور بتائیے آپ کے ہم دکھائی دے
سب کہہ رہے ہو آپ بتائیں
بس ٹھیک آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے
ایکچولی ہمارے یہاں پہ تھوڑا نیٹ ورک کم آتا ہے اس لیے
جی اور بتائیے بس بس اور بتائیے آپ کیا لگتا ہے ایجوکیشن کے بارے میں سے ایجوکیشن اگر ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے دیش میں کیا نہیں ہو سکتا
دیکھیے ایجوکیشن تو چاہیے ایجوکیشن ایک لگا لو سورس انکم کا سورس ہے ایجوکیشن ہوگی بندے کو نالج ہوگا تو بندہ آگے کم جنریٹ کر پائے گا خود کما پائے گا کھا پائے گا اب ایجوکیشن مطلب پڑھائی بھی ہوگی ہر چیز میں کوئی کام کرو گی اس میں بھی ایجوکیشن ہی ہوگی تبھی بندہ کام کر پائے گا بتائے کیسے کرے گا آپ کے حساب سے کیا ہونا جییاج کہیش
میرے حساب سے ایجوکیشن تو اج کل امپارٹنٹ ہے اج کل اگر ایجوکیشن میں تو کھ بھی نہیں ہے آج کل جو پوئٹ آج کل جو وہ ہوتے ہیں پیین وغیرہ ہوتے ہیں وہ وہ بھی آج کل ایجوکیٹیڈ مانگتے ہیں ہیں سارے ایجوکیشن تو میرے حساب سے بہت امپورٹینٹ ہے
جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مینمم انسان کو ٹویلتھ پاس آؤٹ تو کرنی ہی چاہیے ہر چیز میں ہر اسکل میں آج کل ٹویلتھ پاس آؤٹ چاہیے بسن
اور کیا گریجویشن بھی کم سے کم بند کو کر جا جاہیے
گریجویشن ہاں مطلب کر سکتے ہیں پر اب ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب کئی پرسن ہوتے ہیں کہ صرف نام کے لیے گریجویشن کرتے ہیں گریجویشن کا فائدہ اس لیے ہے کہ آپ اگر اچھی پرسینٹیج سے پاس آؤٹ ہوں تو اس کی ریکارڈنگ آپ کو مطلب اچھی وہ ملے گی اگر آپ کوچ کےچ کے پاس ہونا ہے تو پھر اس سے اچاپ کو ٹرین کر ل ویلت کے بد
جی صحی بات ہے
ٹھیک ہے نا ٹرینگ کر لیجیے میں میکینیکل انجینئرگ رہا ہوں
جی جی
ویسے بندہ نرسنگ کر لے کچھ بھی کر لے جو بندے کو لگے گی یہ صحی ہے جس کو جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا یہ ہے کہ مطلب گھر والوں کے دباب میں آ کے نہیں پڑو جو آپ کو لگتا ہے آپ چ کر سکتے ہو ہو سےےیرت ہے
جی جتنا ہو سکے ہم کو پڑھنا لکھنا چاہیے اتنی ہم کو اچھی نوکری ملے گی اور بھی ہم مطلب کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ہم کو مطلبجو مطلب ہم کو ایجوکیٹڈ رہنا چاہیے اتنا گواہ ٹائپ بھی نہیں بننا چاہیے
نہیں وہ تو ہے آپ آپ اگر ویل ایجوکیٹیڈ ہوں گے مطلب کو نالج ہوگا تو ا آپ ا کسی کو دے پاؤ گے اگر آپ نے خود ہی نہیں کچھ تو مطلب پڑھا لکھا تو کسی کو کیا سمھاؤ گے کیا سمجھا سکتے ہو
جی صحیح بہت ہے
وہی ہے نا اور ویسے آپ کیا کر رہے ہیں
میں تو ابھی کیا بولتے ہیں الیونتھ پاس کر لی میں نے
اچھا اچھا صحی اور پڑھائی وغیرہ کیسے چل رہی ہے ٹھیک چل رہی ہے
بس ا ہی چل رہی ہے میں نے میں نے کامرس لیا تھا کامرس میر کو بہت دقت آ رہی ہے
کوئی نہیں ٹیوشنس وغیرہ لگوا دو
ہوں ٹیوشنس کوچنگس تھوڑی مہنگی ہے میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سیلف سٹڈی کروں
آج کل آن لائن اتنا سلیبس آ رہا ہے اتنے مطلب آ آن لائن پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آ پڑھ سکتے وہاں پہ پڑھ لو
جی آج کل آن لائن آن لائن پلیٹ فارم ہی پیڈ ہے اس کے لیے لیپ ٹاپ چاہیے کم سے کم وہ جو آن لائن ویب سائٹ سے پڑھاتا ہے وہ بھی کم سے کم کوچنگس کیٹو تھری تھاؤزینڈ منتھلی لیتے ہیں
ہاں ان پیڈ پلیٹ فارم بھی ہیں اگر آپ کو چاہیے ہوں گے تو آپ آپ کو میں شیئر بھی کر س سکتا ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایک دو ہے کافی زیادہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب انگ آپ بول رہے تھ کہ ایجوکیشن مین ایک یہاں پہ ہی آ گیا آپشن لوگ کیا کر رہے ہیں آن لائن پڑھا کے تین تین چارجر آئے ایک پرسن سے وہ لے رہے چارج پھر لگا لو کروڑوں کے حساب سے بچے پڑھتے ہیں
اج کل جرور نہیں ہے کہ ایجوکیشن کا مطلب گین کر کے مطلب نوکری کرو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ مطلب خود کا پرسنل مطلب کسی کو جیسے آن لائن پلیٹ فارم ہے اس میں آپ جوائن کر کے کسی کو پڑھاؤ ٹیوشنس پڑھؤ وغیرہ اس میں بھی بہت ک س ا ا اچھا اگر آپ ایسے لگا لو گ فار اگزامپل آپ میری لگا لو میں کسی بچے کو پڑھا رہا ہوں اس بچے کے اچھی پرسینٹیج آئے گ تو اس کے گھر والے اچھی بات کریں گے آے پھر بس اور بچے آئ گے نالج ہونا چاہیے بندے کو اور کیا ہے اور کچھ نہیں ہے
جی
ہاں باقی سب بس کیسےزد پر سے پڑھائی پڑھائی آپ ی چل رہی ہے
بس اچھی چل رہی ہے اللہ کی رحمت سے
نہیں اللہ کی رحمت تو سبتے ہم پہ بھی ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے اللہ برگت دیور کیا چیے
جی اور بتائیے آپ کو کھانا پینا ہو گیا
کھانا تو ابھی نہیں ہوا ابھی امی جان بنا رہی ہیں
جی
تو پھر ابو ابھی آئے نہیں ابو آئیں گے تو پھر بعد میں کھئیں گے
جی
آ بتائ ہگیبوگ
جی ہمارے ابو ابو آگئے امی جان نے کھانا بنا لیا ا کھا لی تھ ہم
اچھا اب کھائیں گے
ہ یہ آپ کے آپ نے کیا بنایا کھانے کے لیے
ہم نے تو مٹن بنایا ہے اور ساتھ میں چاول ہے
مٹن چاول
ہاں مٹن چاول
اچھا
وہ گھر والے میرے جو ابو ہیں وہ زیادہ وہی کھاتے ہیں تو بیمار نہ آتے ہیں تو مٹن صحیح رہتا ہے
ہ ہاں ہم ہم نے بھی آج چکن ٹکہ آن لائن آرڈر کیا اور تھوڑی فش فرائی ہم فرائی کر رہے ہیں میرینیٹ کر کے رکے فش اب ہاں فش ہم نے میرینیٹ کیا بھی فرائی کرے
اچھا نہیں جو آپ آن لائن منگواتے ہیں اس سے باہر جا کے لے آئیں
جی ہمیں ادھر مل جاتے ہیں پر ہم اتنا ٹائم نہیں نہ ہوتا ہمارے پاس
اچھا مطلب آپ کے گھر والے بزی بس کیا کرتے ہیں ابو آپ کے
میرے ابو وہ ہیں ا ہ کیا بولتے ہیں ایم ایل اے ہے
ایملی
ہاں
ہ میں سمجھا نہیں پچھ ایم ایل اے مطلب کہاں کے
ایم ایل ا ہیں بہت بڑے ایم ایل اے ہیں ایم ایل ا مطلب ممبر آف لگسلیٹو اسمبلی ہوں آپ کےبو کیا کرتے ہیں
ہم تو مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں
ہمیں مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں
مطلب گھر کی کھیتی باڑی وہیں سے نکل جاتا ہے اپنا
ہ
ہوں اور آپ کے بھائی بہن کوئی
ک نہیں ہمارا کوئی بہن بھائی بہن ہے آپ کی تو زمین بھی پھر اچھی خاصی ہوگی
نہیں اتنی زیادہ نہیں ہے مطلب ٹھیک ٹھاک ہے جس سے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے
ہ ہ اور آپ کتنے بھائی بہن ہیں
میرے تو دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں
ج جی جی
ہاں ایک تو ماشاء اللہ ٹینتھ پڑھ رہا ہے اور جو بڑا والا ہے میرے سے وہ کام کرتا ہے
جی آپ کے بھائی ٹائم سے پاس ہو گیا
ہاں ہو گیا ہے
اچھی بات ہے
ہاں اور
بس اور بتائیے آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے
نہیں میں تو دیکھو تو مٹن ہو گیا کباب ہو گیا
ہوں
ٹھیک رہتا ہے یہ مرغا وغیرہ
ہوں
ہاں بتائیں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے
میرے کو بٹر چکن اچھا لگتا ہے گارلک نان اچھا لگتا ہے روغن جوش اچھا لگتا ہے شورما اچھا لگتا ہے بریانی اچھی لگتی ہے
اچھا یہ ٹھیک ہے اور لگائے ہمارے جاں آئے ہم گھمائے آپ کو
جی سوچ رہا ہی تھا میں آنے کے لیے
ہاں ہے ہم ہم بھی اسی بہانے آپ سے مل لیں گے
ہوں ابھی کچھ دن پہ کچھ کچھ دن پہلے م دادی گھر گیا تھا وہاں پہ میرے کو بہت وہاں پہ میرے کو بہت مزہ آیا
اچھا اچھا
وہاں پہ ہم نہر ملاتے رہے ناتے رہے کھاتے پیتے بہت مزہ آتا
ماشاء اللہ پانی تو بہت تیز آتا ہوگا
پانی پانی تو بہت ایسا
تو آپ کو ڈر نہیں لگا
جی میں تارو بندا ہوں میرے کو نہیں ڈر لگتا میرے کو سوئمنگ آتی ہے
اچھا آپ کو آتی ہے پھر بھی اللہ کا اگر بائی چانس کہیں مطلب کچھ ہو گیا تو پھر
جی ا نہ کرے نہ نہ کرے جناب ایسا نہ کرے جناب نہ کرے
نہیں مطلب میں میں میں وہ نہیں کہہ رہا اگر
نہ کرے جناب نہ کرے
ارے ٹائم بھی ہو گیا امی جان بھی بلا رہی ہیں بولتے ہیں کھانا کھا لو
جی
چلو باقی کرتے ہیں پھر کل بات آپ سے ابھی میں تھوڑا میرے تھوڑا پڑھائی بھی رہتی ہے مجھے کام کرنا ہے
جی جی ابھی ہماری کال تھوڑا ٹائم ہے تیس سیکنڈ ہماری کال ختم ہونے میں
اچھا اچھا میں نے دھیان نہیں دیا کوئی بات نہیں ویسے کل کتنے بجے کال کریں گے آپ
کل ہم کال کریں گے جب میر کو ٹائم لگا
اچھا مطلب آپ بزی پرسن ہیں
جی
اچھا اچھا چلو کوئی نہیں ماشاء اللہ بگوان اللہ خیر کرے
جی آپہ بھی اللہ کیر کرے
ہاں
جی ماشاء اللہ ہمارا ٹائم پورااننے والا ہے ہم آگے بھی کال کرتے رہیں گے اور اللہ آپ میں رحمت برکائے اللہ حافظ
اللہ حافظ